السلام علیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سب خیریت سے ہے
ہم جی سب کھیریت سے ہیں اللہ تعال رہ ہے ا فرم آپ کیے ہو
الحمد للہ الحمد للہ اور آپ کے امی ابو آپ کے بھائی جان سب خیریتتے ہیں
ہاں امی جان ابو جان سب کھہ رہےتے ہیں آپ کے یہاں پہ سا خریے گا
خیریت سے ہے
اور کھانا پینا ہو گیا آپ کا
جی ناشتہ وغیرہ تو ہم نے الحمد للہ کر لیا ہم جو ہے ناشتہ ہم نے چائے کے ساتھ ہی کیا ہے بریڈ وغیرہ بریڈ کا ناشہ کیا ہم نے چائے کے ساتھ
ہ جی سو سوئے ناشتتا کرنا بھی اچھا ہی ہے نا کہ خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے کیوںکہ اپن کچھ کام وغیرہ کرتے ہیں تو وہ آیا ہی بھوک لگے گی ب
بے شک بے شک کئی فرمایا صبح کا ناشتہ کرنا بھی بہت ضروری ہے دیکھیے انسان چائے کے بنا نہیں رہتا اگر انسان صبح اٹھتا ہے تو دیکھیے جب تک چائے نہیں ملتی تو
ہیلو
پورا
ہیلو ا آ کو
ہلو
آواز نہیں آ رہی جی کٹ رہی تھی آپ کی
جی جی اب آ رہی آواز
ہاں جی آپ تو ٹھیک آ رہی ہے
ہاں جی دیکھیے جب تک چائے نہیں ملتی نا انسان کو صبح تب تک انسان کا دماغ کام نہیں کرتا
ہاں جی
چائے بھی انسان کے لیے ضروری ہے لیکن چائے بھی اتنی نہیں پی ہے گرمی میں زیادہ کیا لوگ با کئی جیسے سردی میں چائے پیتے ہیں نا گلاس بھر بھر کے تو بہت سے عادت بہت سے انسانوں کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ گرمی سردی کے ساتھ س سے گرمینے چائے پیتے ہیں گلاس بھر بھر کے
ہاں جی لیکن جیا تو چاہے گا پیین بھی نقصان لاک ہوتی ہے
بے شک بے شک نقصان دایک ہوتی ہے الحمد للہ آپ نے بالک صاہح فرمایا
ہ جی لمٹس کی اور تو ٹھیک ہے مطل اس میں و ٹھیک ہے لیکن اگر اپن زیاد ہی جب کے دن میں شام کے ٹائم نائٹ میں سو تو مطلب اتنی اچھی نہیں رہتی وہ ہمارے سے آپ کے لیے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا لوگ بس دیکھیے چائے جب بناتے نا تو کئی بار کیا ہوتا ہے چائے میں چائے کی پتی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ڈالتے ہیں تو زیادہ چائے کی پتی ڈالنے سے گرمی میں جو ہے چائے زیادہ کڑک ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ نقصان کرتی ہے پھر ج
ہاں جی
تو دیکھیے گرمی میں جو ہے آپ چائے کی پتی کم ڈالیں چائے میں سردی میں بلے ہی تھوڑا زیادہ ڈال دے الحمد للہ سردی میں سب کڑک چائے پیتے ہیں ادرک کی چائے پیتے ہیں
ہوں
اور آپ گرمی میں دیکھیے ادرک ڈال کر نہیں پی سکتا کوئی بھی کیونکہ ادرک ڈالنے سے گرمی زیادہ آتی ہے اور نقصان کرتی ہے گرمی کے اندر اگر ادرک ڈالتے آپ چاہے الائچی ڈال کر پی لو اور کوئی مسالے آتے ہیں چائے کے وہ ڈال کر آپ پی لو ماشاء اللہ اس کوئی حرد نہیں کوئی دقت نہیں ہے لیکن آپ ادرک نہیں ڈالے گرمی میں چائے بنائے تو ادرک نہیں ڈالے وہ نک نقصان کر دیا ادرک گرمی کرتی ہے بالکل
جی ج
جیسے بھی آج کل کھا بھی تو چینج ہو رہا ہے بہت
جی بول رہی ہو کل سےے آج کل کا جو کھانا ہے جیسے بچے وغیرہ باہر کا کھاتے ہیں وہ بھی تو لن کر گ رے تو زیاد تر
ی سک صحی فر میں باہر کا کھانا بھی دیکھیے نقصان ہے لوگ بعت فاسٹ فوڈ کا سیون کرتے ہیں چاؤمین برگر مموز پیزا کیفے میں جاتے ہیں کھانے کے لیے دیکھیے غلط ہے یہ کہ آپ جانتے ہو کس طریقے سے بناتے ہیں ہمیں کوئی پتا نہیں ہے کون سے تیل کا استعمال کرتے ہیں اور کیا بولتے ہیں کون سے مسالے ڈالتے دیکھیے ہر دکاندار کمائی کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو صرف بچوں کی صحت اور ہمارے
ہاں جی
ہمارے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے ہاں ہلو ان کو صرف اپنا پیسے کمانے سے مطلب ہوتا ہے
ہاں ان کو پیسہ کمانے سے اور اپن کو سواد سے مطلب ہوتا ہے کہ سواد آنا چاہیے
بے شک بے شک بے شک اپن تو سواد دیکھتے ہیں صرف کہ واہ واہ کیا اللہ کیا مزے دار بنایا کتنا اچھا سواد ہے سواد سواد میں کھا لیتے ہیں لیکن جو ہے وہ نقصان کرتا ہے
ہ جی وہی تو بولتی ہوگا ب تو صرف ساد ہی دیکھ
لیکن یہ ہاں دیکھیے ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں عادت سھارنا پڑے گی ہم بڑوں کو اگر ہم بڑے ہی مانو کہ چلو ہم کیا ہوتا ہے بچے اسکول جاتے ہیں ٹفن پیک کرتا ہے ہیں بچے کا تو کئی بار کیا ہوتا ہے ہم خود بول دیتے ہیں بچے سے کہ آار لیٹ ہو گئے لو بیسوپئے لے جاؤ یہ تیس روپئے پچاسوپئے لےاؤ آپ موموز کھا لینا برگر کھا لینا تو عادت تو ہم خراب کر رہے ہیں پہلے آپ اگر کچ آادت سھارو گے تو بچہ خاں سے اگر آپ ہی آدت میں سدھارو گے تو بچ اچ منع تھوڑی کرے گا بچے کو تو کوئی دقت نہیں ہو تو اس کا تو پیٹ بھرنا ہے
اس کو تو بھوک لگے گی تو وہ تو پیٹ بھر بھرنے کے لیے کھائے گا ہی لیکن جو ہے دیکھیے ہم یہ غلط نہ کرے ہم بچوں کو ٹفن میں خود گھر سے ٹفن پیک کر کے بھیجے اسکول کے لیے مدرس کے لیے
اور بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں نا ان کو جیسے کچھ بھی فاسٹ فڈ ب نا کو
جی جی
ا ج
گھرایاپ نے بالکل بول دیک ہی ہے باہر کا فاسٹ فوڈ بہت زیادہ لوگ تا ہے اور جے اگر آپ کبھی بچہ اگر جیت کرے آپ کا بچہ بہ جید کرے اگر آپ کا بچہ جید کرے نا کھانے کی تو آپ گھر پہ بنا لو اچھا تیل لاؤ اچھے مسالے لائیے کبھی کبھار یہ ڈیلی بھی نہیں کبھی پندرہ دن میں ایک مہینے میں ہو جاتا ہے تو دیکھیے اگر ایک مہینے پندرہ دن میں ہوتا ہے تو آپ خود ہی گھر پہ بنیں بچوں کے لیے آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز ب بنا کر کھلاائے بچوں کو
ہاں تو پھر بھی کئی بار وے بولتے ہیں ایسے ایے بوا سواس یہ ہوتا ہے نا جو باہر سے کھاتے ہیں
نہیں ح صاحب صحیح فرمایا آپ نے تمہارا تو یہی کہنا ہے دیکھیے لوگ ب کیا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کھیلوں کے اندر جو ہے مانو کہ ہلکے سا ہلکا تیل میں نکالتے ہیں وہ موموز برگر اور جو ہے ہماری جان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اب ہم ہم جاتے تو ہے نہیں جب وہ تیل میں ڈالتے ہیں تو دیکھیے ہم کو پتا نہیں چلتا ہے کہ کون سا تیل ڈال رہ ہے ہم تو سوچتے ہیں بھائی ہم کو تو کھاےتے ہمارا سواد ہمارا زبان جو سواد مانگتا ہے ماشاء اللہچ لگ رہا ہے وہ مسالے اسے ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کیا ڈالا ہے اس نے کون سا تیل رہ مار آپ تیل پہ دھیان ہی نہیں دو گے آپ تو صرف مسالے پہ دھیان دو گے اس کا سواد پہ دھیان دو گے
ہ یہی تو ہمارے س سے بڑی وہ ہوتی ہے نا غلطی کی اپن صحیح اور غلط نہیں کر پاتے
جی جی
لیکنر مہینے میں ایک دو آیا تو کوئی پرابلمس نہیں ادھر ڈیلی ڈیلی کھاتے ہیں تو پرابلمس ہوتے ہیں
بیی سر صحیح فرمایا آپ نے بالکل
ہوں
کئی بار کیا بچوں کو جو ہے ہم پوہے وغیرہ کے لیے بھی پیسے دے دیتا ہیں آپ جانتے ہو باہر ا جو ٹھیلے لگتے ہیں ا مارکیٹ میں بازار میں اسکول کے آس پاس تو وہ بھی گل آتے ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے وہ ٹھیلے والے جو ہے پوہے کو ڈھک کر نہیں رکھتے پولیتن میں
د دکک نہیں رکھتے ہیں اور ان سے جسے د بیاہ اڑتی ہے تو وہ اور پھر وہ کچے بھی تو رہتے ہیں ویسے بھی جت میں آد وہ نہیں کرتے ہیں
بے سک بے شک دیکھیے ان کو پھر مچھیاں ب بناتتی ہے مچھر بھی مناتے ہیں مچھر آتے ہیں پن بناتی ہے جو دیکھتی ہے وہ اس سے بیھتی ہے ٹریا وغیرہ پھیلا دیتی ہے بیکٹریاں پھیل جا ہے تو دیکھیے بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اگر آپ بچوں کو پوہے کے لیے بولنا ہے تو گھر پہ پوہے بنائیے ماشاء اللہ اور اس کو ٹفنوں کے پ کر کے بھیج دیے دیکھیے تو اس میں کوئی دقت دقت نہیں ہے اگر باہر کی اگر جو ہے باہر کی چیزیں کھیا آپ تو پہلے دیکھیے دکان کو دیکھیے صاف صفائی دیکھیے اس کے آس پاس کوئی نالی کا را وترا نالی وغیرہ تو نہیں ہے تاکہ اگر مانو ایمرجنسی میں بچہ لے بھی لے وہاں سے تو سوچ سمجھ کے مطلب دیکھ کے لے صاف صفائی دیکھے دکان کی اور جو پ ٹھیلے پہ جو پوہے رکھے رہتے ہیں وہ پنی سے ڈکی ہوئے ہو صاف صفائی ہو اس کی دکان پر تو ماشاء اللہ اس میں کوئی دقت نہیں ہے
ہوں جی ہ
تو ہمارا تو یہی ہے جہاں تک کوچ تو پوری یہی کرے کہ بچوں کو جو ہے آپ گھر پر ہی بنا کر گھر سے ہی بنا کر بھیجیں ماشاء اللہ گھر کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے یہ کر کے کھانا جائق دار لا جوواب ہوتا ہے
نہیں تو جیسے کہ اپنا بادش کات د ہیں تو بل خرچی بھی ہوتی ہے اور اتنا وہ ہمار لیے ٹھیک بھی نہیں رہتا ہے اس لیے اپن کو گھر بنا کر کانا چ
بے شک بے شک وہی فرمایا آپ نے
مے فیملی ہوتے وہ تو زیاد تر وسے گھر پر ہی کاتے لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو زیادہ ار بھاگ کا ہی یوز کرتے ہیں
بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے بال دیکھیے ہم تو یہی کہنا ہے ہمارا یہ ہم فاسٹ فوڈ سے بچے باہر کے کھانا کھانے کے بچے تو ہوٹل پہ بھی کیا ہوتا ہے
یہ وہ آنے وال کے بچے کیا وہ گھر س عدت بھی کرتی ہے نا
بے شک صحیح بات ہے صحیح بات ہے
ا
اگر دیکھیے کیا ہوتا کئی بار ہم ہوٹل پہ بھی کھانا کھانے کی ہماری اچھا ہوتی ہوٹل پہ بھی چلے جاتے ہیں ہوٹلوں پہ جاتے ہیں وہ کھانا پیک کروا لیتے ہیں تو دیکھیے وہاں پر بھی ہم دھیان رکھیں ہوٹلوں پر بھی دیکھ کے صاف صفائی ہے یا نہیں وہاں دیکھیے آپ جانتے ہو کئی بار ہوٹل پہ نسلی جیسے کہ کوئی شراب کا سیون کر کے آتا ہے وہ غلط غلط ہاتھوں لگا لیتے ہیں تو دیکھیے خاص طور پہ دھیان رکھے اگر ایسی دکان پہ کوئی نشہ کرنے والے اگر جاتے ہیں تو اس دکان اس ہوٹل پر جو ہے آپ کھانا نہ کھائے جیسے وہ ہمارے یہ جیسے کہ ہم تو خود استعمال نہیں کرتے وہ استعمال کرتے ہیں وہ پیتے ہیں اور وہ اگر اس دکھ دکان پر جب اس ہوٹل پہ جا رہا ہے تو دیکھیے وہاں آپ کھانا نہیں کھائے
ہ ج جی
چاہے آپ گھر پہ کھانا منظور کر لے یا دوسری ہوٹل کوئی دوسری اور دیکھ لے وہ بھی صاف صفائی ہو اور اچھے سے ا کھانے کا پتا کرے بھائی تیل کے ساھ کیا ہے اور جو ہے ایک بار مطلب کیا نظر میں آ جاتی ہے کہ فلا ہوٹل اچھی ہے وہاں اچھا تیل سے اچھی روٹی بنتی ہے صاف صفائی سے آپ صفائی کا خاص طور پہ دھیان رکھا جاتا ہے تو آپ دیکھیے وہاں کھا سکتے ہو
ہ یہ صحی فرمیا گ
ڈیلی نہیں کب کبھی ایمرجنسی
چلو ٹھیک ہے آپ چ لکھن کے بارے میں جانکاری ہیں آپ حاصل کیا آپ نے ہمیں بھیا اس کے لیے شکریہ
ب ب ش حک ب شک الحمد للہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ ہ